السلام علیکم
اللام علیکم آپ ٹھیک اچھے سے
وعلیکم السلام بس دعا آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے ہم صحت مند اور تندرست رہیں گے
انشاء اللہ انشاءلہ آپ سحت مند ہوں گے انشاء اللہ ہاں سٹ
آؤ گھر میں سب ٹھیک
ہاں جی ہاں جی شی جی اور کیا کیا حال چال کیا حال
بس دعا بس یہی دعا موسم کچھ خوشگوار کبھی ہو جاتا ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے
ہاں بارش بھی اللہ تعالی کی رحمتی ہے ہ
ہاں وہ تو بات سچ ہے لیکن صبح اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے شام کو بھی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے اور دن میں اتنی زیادہ دھوپ اور گرمی پسینے سے پانی پانی ہو جاتا ہوں میں اور مجھے بتائے آپ آپ نے کالج کا ایڈمیشن کا کچھ کیا
ہاں جی ہاں جی کل تو میرا امتحان تھا میں تو امتحان دینے گیا تھا
کیسا گیا
ہاں اللہ کا شکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ار
لگتا کہ کیا ہے کس کس کالج میں ہو سکتا ہے اچھے کالج میں اچھ اپنا اچھا کورس ملے گا جس کورس میں آپ کی چاہت تھی کہ میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں
ہاں ہاں ملے گا ملے گا جتنی محنت کی ہے اس کا پھل تو ملے گا
اتحانات چل رہے تھے سیکنڈ سمسٹر اتر کے لگتا تھاو تو مشکل مش کل آئے گا لیکن بہت سہلایا تھا
ہاں مشکل ہو کچھ ہو محنت ضائع نہیں ہوتی ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے
ہاں ہاں مجھے بولے مجھے بولے عید کا تہوار آ رہا ہے ہے آپ کی تیاریاں کہاں پہنچی
ہاں کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں بہت ساری تیاری صفائی تو کر رہے ہیں صفائی تو ہر دن کرتے ہیں
ا میں بول رہا ہوں وہ گھر یہ ٹھنڈ کے موسم سے نکل کر گرمی کے موسم میں ہم آ گئے تو جو پردے ہوتے ہیں فرش ہوتا ہے وہ سب گرم ٹھنڈی کے موسم کا ہوتا ہے اس کو آپ نے تبدیل کر لیا لائک
ہاں تبدیل کر لیا ہمیں تو پانچ چھ دن ہو گئے اس کو تبدیل کرتے ہوئے
ہ آپ نے بیکری روٹی لائی عید کے لیے
نہیں نہیں ابھی تو نہیں تھا ہی
قربانی کا جانور بھی ہمیں پینڈنگ ہی ہے ابھی ہم نے بھی قربانی کا جانور اب لایا نہیں اب دیکھیں گے عید سے ایک دو دن پہلے جائیں گے عید گاہ اور دیکھیں گے کیا بکری لائے بکرا لائے کسی لائے خہ لائے بھیڑ لائے کچھ نہ کچھ تو لے ہی آئیں گے بکاز یہ تو عید تو ایک بار بڑی عید تو ایک بار آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃسلام کی نشانی کے طور پر بپر اور آپ ٹھیک ہے
شکر اللہاکا
میں نے کچھ لکھا تھا شعار لکھے تھے تھے میں نے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا تھا
ہاں عرس عرس کیجے
دل کا اجرنا سہل سہیح بسنا سہل نہیں ظالم دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بست انا کھیل نہیں بستتے بستی بستی ہے
ہ واہ واہ و و بہت اچھا بہت اچھا لو تو کندوست
لطف اندوز ہو گئے آپ اور ایک چیز لکھی ہے ہم نے
ہاں فرمائیے فرمائی
آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجڑے پھر نہ بسے دل کی وہ نرالی بستے ت ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا شاعر کرتے ہیں آپ
اب آپ بھی کچھ فرمائیے
نہیں میں نے تو میرے کو میرے کو تو شاعری ہی نہیں آتی میرا کچھ اس میں ا
او آپ آپ تو لکھتے ہیں آپ بتائیں گے کہاں آپ تو مجھ سے بھی اچھا اچھا لکھتے ہیں
نہیں نہیں نہیں میرے کو نہیں آ رہی ہے
یہ تو ہمارے خون میں ہے کہ ہم شاعر بنتے ہیں
ہاں وہ تو صحی بات ہے
اور ایک شارارت کرنا چاہتا ہوں میں یہی بہت ہے کہ کہ مجھ پر تیری توجہ ہے یہی بہت ہے کہ کہ مجھ پر تیری تھی توجہ ہے تری نگاہ کا اندر دوسرا ہی صحیح
ہاں ہاں
میں تو آپ کو اپنی پوری شاعری ہی سنا رہا ہوں ہ
صحی بات صحی بات اور سب ٹھیک
پلیز ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا میری دھائ بھائی تھی پرچھائیاں میرے ہاتھوں میں کوئی پ تھھر نہ تھا خواب اپنے کیا حق حقیقت ہوگی لمس کیسات تھا اگر طے کرنا تھا
او او مش
چھا گیا تھا شہ کے افسوس کوئی چاند جب نکلا کوئی چاہت پنا تھا ا سدا اک سدا گونجی مکان میں دیر تک کیا تھا یہ ہمدم کوئی ادھر پر نہ تھا تھا
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی تعلیم کدھر تک مکمل ہوگی
جی میںچ بیچلرس بی ایس سی کر رہا ہوں آنرس کر رہا ہوں میں
چلیے چلیے
میر میری بارہویں جماعت تک اردو میرے ساتھ تھا اردو تعلیمات میں میرے میرا اردو بہت میں اچھا بہت اردو لکھتا ہوں میں نے تو پہ بہت ٹیوشن بھی دیے ہیں بکاز اردو ایک ایسی زبان ہے جو تخلیق ہے تہذیب سکھاتی ہے
بات ہے اردو تو بہت ساری زبانوں سے مل کر آئی ہے
تو بہت زبانوں سے مل کر بنی ہے یہ ہندی سے بھی م مطقبت رکھتی ہے کشمیری سے بھی مطقبت رکھتی ہے عربی سے بھی مطقبت رکھتی ہے اور فارسی سے بھی
ہاں اور سب ٹھیک
بس آپ ہی کی دعا آپ اپنے لفظ میں کوئی نع تو سنائیے نا نہ تو سنائیے جو آپ لکھے لکھا کرتے تھے آپ کی آواز بہت دیر سے نہیں سنی
میں نہیں لکھتا ہوں آپ کو آپ نے یہ کس نے آپ سے بیان کر یہ یہ آپ کو کس نے بیان کر کہ میں نعت بولتا ہوں یا لکھتا
میں نے تو خود سنا ہے جب میں آپ کے گھر سے باہر سے گزرتا ہوں آپ آپ اپنے آنگن میں گنگن گا رہے ہو نعاد گا رہے ہوتے اور میں سن رہتا ہوں
نہیں آپ کی تو غلط آپ کو غلط فیملی ہوگی ہے
ر وہو ن وہ انسا نت وہی والا
نہیں نہیں انسانیت تو صحی بات ہے انسانیت تو ہر ایک میں ہونی چاہیے انسانیت تو ہر ایک میں ہونی چاہیے ہر ایک انسان اسی انسانیت سے چل رہا ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی انسان نہیں بچے گا چلیے
آپ تو کچھ سنا ہی ہے نا میں نے وہ آپ کا وہ ایک بہت بہت اچھی آواز تھی آپ کو
آواز تو ختم ہو گئی اس موسم سے میرا گلا ہی بیٹھ گیا ہے یہ موسم بہت
کیوں کیوں کیا خیریت ہے اس وقت تو یہ ہوا میں یہ پولنس ونس اور ڈ رہے اور اس کی وجہ سے الرجی ہوگی
یہ گردہ جو پولیوشن ہے اس وقت ماحولیاتی آلودگی ہے اس نے بہت متاثر کر لیا ہے اپنی طور پر
وہ بات تو سچ ہے پلوشن آل اود کیی ہو ائی آلودگی کتنی بڑھ گئی ہے
جبک یہ بارش کی جبک یہ بارش کی مہربانی ہاں صحیح بات ہے کہ بارش کی مہربانی ہے اس ماحولیاتی آلودگی میں تھوڑا بہت گراوٹ دکھنی جا رہی ہے مگر اللہ ت تع کا شکر ہے کہ اللہ تالی رحم کرے گا
ان کا صحت کیسا ہے
ہاں سب ٹھیک
وہ اپنے کام پر جاتے ہیں دکان پ پر جاتے ہیں وہ
ہاں کام تو کرنا ہے
ہاں ان کی خدمت کیجیے گا والد کا حق بہت بڑا ہوتا ہے ماں کا تو ہوتا ہی ہے بٹ والد کا بھی حق ہے اسے ادا کرنا ہے
صحیح بات ہے صحیح
بکوز ہی ماں باپ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی تمام عمر اپنے بچوں کے لیے صرف کر دی ہوتی ہے نہ دن نہ رات صرف کمانے میں اور آپ کو پالنے پوسنے میں لگ جاتی ہے تو ماں باپ کا جو حق بو سان
اچھا
کبھی ادا نہیں کر سک سکتا ہے اتنا حق ہے ایک ماں باپ کا اپنی اولاد پر کتنا ستم کتنی تک پلیز کتنی مشکلات سے وہ گزرتے ہیں لیکن آپ کو اچھی اسکول میں پڑھات ہیں آپ کو اچھے تعلیمات حاصل کرتے ہیں کیوں تاکہ آپ کا جو آنے والا ہے وہ بہت اچھا ہو آپ کا جو مستقبل بل ہے وہ بہت روشن ہو اور آپ کو انہیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ آپ ایک اچھے باپ مطلب آپ ایک اچھے بیٹے ثابت ہو اور ان کا جو جو خواب ہے کہ وہ آپ کو ایک بڑا افسر یا بڑا آ انسان اچھا انسان دیکھے
چلو صحیح بات آپ تو بہت متاثر بات کہہ رہے ہیں جس پہ غور و فکر کرنا چاہیے
پغور و فکر کی تو بات ہی نہیں یہ بات ہم پر لازم ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے یہ تو بات نہیں نے سنی تھی کہیں کہ ماں باپ کو اف بھی کرنے نہیں دینا ہے
ہاں سحی بات ہے سی بات ہے
اور بتائیے وہاں گھر پہ آپ سب ٹھیک ہے چلے پھر ملاقات کرتے ہیں جلد ہیید پر تو ملاقات ہوگی ہی
ہاں ملاقات تو ضروری ہے
کو گھر گھر والوں کو میری طرف سے سے یہ دوبارہ کہیے گا چلے بخیرت والسلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام